السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم بھائی آواز آ رہی میں نہیں ہلو ہیلو بھائی آواز آ رہی ہے ہیلو ہلو
ہلو
السلام علیکم
والیکماسالام آلامالیکم کیا حال ہیں بھیجا
جی شکر اللہ کا آپ سنائیے آب ٹھیک ہیں
میں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک
جی شکر اللہ کا آپ سنیں آپ کے والدین ٹھیک ہیں
جی بالکل سب خیریت سے ہیں آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا اور سنیں آج کا دن کیسا گیا
دن تو ٹھیک ٹھاک چلا گیا میرا اور آپ بتائیں آپ کا کیسا کیا
جی شکر اللہ کا اچھا ہی گیا اور بتاؤ موسم کیسا تھا آج کال
موسم تو ایسا ہی ہے گرمی
چلو ٹھیک ہے ہاں آج تو گرمی کئی موسم ہے آج تو گرمی ہوتی ہے دن بھر
بالکل
ہاں اب کیا ہی کریں اگر بیچ بیچ میں کبھی بارش پڑ جاتی ہے تو اس سے تھوڑا موسم سدھر جاتا ہے
بالکل تھوڑی راحت سے ملتی
ہاں ورنہ تو ایسے باہر نکلنا میں دشوار ہو رہا ہے
وہ تو صحیح بات ہے لیکن ایک بات گرمی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے گرمی کے بغیر بھی مزہ نہیں
ہاں وہ تو ہے مجھے تو گرمیا ہی پسند ہے مجھے تو سردیوں سے نفرت ہی سمجھ ل ہاں
ہاں بالکل
ہاں سارا کام بند ہو جاتا ہے اسی لیے اور کیا
ہاں وہ صحیح بات ہے
گرمی میں تو انسان کھیل کود اور کچھ کر بھی سکتا ہے لیکن سردی میں یہاں ہمارے یہاں تو برف باری ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں کرنا ہوتا
بالکل اندر بیٹھنا پڑتا ہے پھر
ہاں
ہاں تو کس ٹاپک پہ آپ ہم آج بات کریں گے
جی بے شک میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ آڈر کرنا تھا مجھے کچھ منگوانا تھا ابھی میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ میں اپنے انٹرنیٹ سے ہی مگوا لوں آن لائن شاپنگ کر لوں یا بازار جا کے کچھ خریدوں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بہتر ہے اور اگر کوئی بہتر ہے تو کیوں ہے
بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنی سجیشن دوں گا تو باقی بعد میں آپ کا ڈسیزن اپنا ہوگا
جی
تو دیکھیے بالکل ابھی سب سے پہلے اگر آپ کو آڈر کرنا ہے سب سے پہلے جو میرے خیال میں میٹر کرتا ہے وہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو آرڈر کرنی ہے لائک کون سی رینج میں اگر کوئی چیز لائک سستی ہے تو آپ رسک بھی آپ تو اگر سستی ہے تو آپ اتنا رسک لے سکتے کہ چلو کوئی بات نہیں اگر اچھی چیز ہوگی بھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا زیادہ لاس ہوگا بھی نہیں لیکن اب اگر کوئی چیز مہنگی جیسے کوئی آپ کو کو موبائل فون لینا ہے آئی فون لینا ہے یا آپ کو کوئی ایسا انسٹرومنٹ لینا ہے یا کوئی مشین ایسی لینی ہے جو بہت کوسٹلی ہے جو جس کی جو ویلیو ہے وہ تھازینڈس کی ہے یا ٹین تھاؤزینڈ سے زیادہ ہے یا فائیو تھاؤزینڈ سے زیادہ ہے تو اوبویسلی انسان ایک ایوریج انسان انسان وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کا لاس تو میرے خیال میں وہ انسان کو پریفر کرنا چاہیے کہ آف لائن سی لے
جی بے فریت تو صحیح بات
کو کلتنگ ٹائپ لینا ہے شو وغیرہ لینا ہے تو آن لائن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آن لائن میں آج کل آج کل آپشنز آتی ہے ایکسچینج کے ریٹرنز کے تو کوئی ایشو ویسا نہیں ہے تو میرے نا مکسڈ یہ ویو واس کے ریلیٹڈ
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھیے اگر ہم آن لائن کی بات کریں تو کبھی کبھار ہمارے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے تو اگر کچھ سستا ہی خریدا ہوا ہو تو پھر اتنا مسئلہ نہیں رہتا ہے انسان بولتا ہے کہ چلو کوئی نہیں سو کا تھا دو سو کا یا پانچ سو چھ سو کا تھا تو چل جاتا ہے ہاں لیکن اگر آپ نے کہاں کے ہزاروں میں چاہے پانچ ہزار ہو دس ہزار ہو یا ہزار کیوں نہیں ہو ہمارے لیے تو وہ بہت اہم منی رکھتا ہے ہزار بھی
بالکل دس روپیہ بھی اہم مانےایک روپیہ بھی کیونکہ جو انسان خود کم آتا ہے اس کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ ایک روپیہ کمانے میں بھی کتنی محنت لگتی ہے
ہاں تو ہم ایسا چھوڑ نہیں سکتے کیا اگر ضائع بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں اسی لیے ہمیں چاہیے یہاں یہ تو آپ نے سچ بات بتائی دیکھیے آن لائن کی تو اپنے فائدے ہیں اور دیکھیے اگر کوئی چیز ہے اگر ہم اگر یہ بات کہے کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اگر نقصان داک ہوتا ہے تو ایک فائدے مند بھی ہوتا ہے
بالکل بالکل
اسی طرح مسئلہ ہے آن لائن شاپنگ کا دیکھیے آج کل تو ہماری زندگی میں جیسے کہ ہمیں تو ہم کہتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا اتنا ہم بزی ہو گئے ہیں اپنے کام میں
بالکل مصروف ہو چکے ہیں
جی تو ہم شاپنگ کرنا یا اپنے لیے کچھ خریدنا وہ تک نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے جب بھی وہ فری ہو پانچ منٹ دس منٹ میں دو چار چیزیں دو چار چیزیں آڈر کر سکتے اور اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں جن کے جن سے ان کا ٹائم بھی بچ جائے گا یا ٹریافک کا جام ہو گیا یا آج تو بہت سارے آپ کو پتہ ہی کہ آج ٹریافک کا جام اتنا لگتا ہے جس سفر کو کرنے میں ہمیں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو چار پانچ گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
جی
بھائی سن رہی ہو آپ تھوڑی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی جی بول رہا تھا کہ ہاں یہ تو ایک سکے کے دو پہلوئے جیسے کہ نقصانوں کے ساتھ ساتھ فائدے بھی ہو گئے دیکھیے نقصانوں کی اگر ہم بات کریں تو چاہے آپ کو کوئی بھی چیز آڈر نہیں چاہے وہ کھانے کی ہو پینے کی ہو یا پہنے کی ہو یا کوئی مشین بھی ہو اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے دیکھ نہیں سکتے چاہے وہ کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو تو ہم ہاتھ سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے کہیں پہ فٹامت ہے
ہلو ہیلو جی آپ سن رہے ہیں
بالکل بالکل
ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی
ہلو
ہاں جی ہاں جی بالکل
آرہی آواز
آ رہی آ رہی ہے بھائی بولو
ہاں وہ تو اس کے نقصان ہو گئے یا اگر ہم فائدوں کی بات کرے تو یہی ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے دیکھیے اگر ہم بازاروں میں آ جائیں گے تو ایک دکان پہ ہم ایک قسم کی چیزیں لے سکتے ہیں چاہے وہ جو جوتوں کا دکان ہو تو جوتے لے سکتے ہیں کپڑوں کا دکان ہو تو کپڑے لے سکتے ہیں یا اور کوئی چیز کا دکان ہو تو وہی چیز لے سکتے ہیں لیکن آن لائن میں یہ مسئلہ نہیں ہے ہم ایک ہی سائٹ سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہو چاہے وہ کھے کا ہو پہننے کا ہو یا کوئی بھی آلہ ہو جس سے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں آسائش ملتی ہو
بالکل
آپ آپ کے حساب سے اس کے کچھ اور فائدے ہو سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کے ہلو ہلو
آن لائ شاپنگ میں دھو ہلو ہلو
جی میں بتا رہا کہ آپ کے حساب سے کچھ اور فائدے ہیں آن لائن شاپنگ کے
بالکل دیکھو آن لائن شاپنگ کے کیا نفائد نوٹ اور دیکھو اگر ہم آن لائن جا رہے ہیں کسی ایک شاپ پہ جا رہے ہیں تو جب ہم وہ پہ وہ شاپ والا ہمیں دو چار اسے دکھاتا ہے تب اگر ہم کوئی چیز پسند نہیں آتی تو ہمیں وہ اندر سے نہا وہ گلڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس دکان سے کوئی چیز کیوں نہیں لی اس نے اتنی محنت سے اتنے پیار سے ہمیں یہ سب چیزیں دکھائی تو آن لائن میں وہ ہم فیس نہیں کر پاتے آن لائن میں ہم بنا ڈر خالے دیکھ سکتے ہیں پسند کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو دکھا سکتے اپنے دوست کو جو ہم سے دور بھی ہوگا تو ایزیلی ہم اس کو دکھا سکتے ہیں وہ پن کر کے دے سکتے ہیں یا کچھ بھی یہ چیزیں آن لائن میں مجھے بییس لگتی ہیں کہ ہم کسی سے بھی پوچھ سکتے کسی سے بھی اپنا سجیشن لے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ آف لائن آف لائن میں اگر ہم کسی اسٹور پہ جائیں گے یا کسی دکان کسی دکان پہ جائیں گے تو اگر ہم ہارڈلی جائیں گے بھی تو دو دکان پہ جا جائیں گے آپ تین تو اتنی چوائس ہوتی بھی نہیں ہے آج کل شاپ سے میرے خیال میں یہ اس کے بہت بینیفٹس ہیں آن لائن شاپنگ کے
لیکن میرے حساب سے ہم ایک بات غلط بولتے ہیں آپ کو آپ اس پہ مانتے ہو دیکو ہم بولتے ہیں کیا آن لائن شاپنگ سے ٹائم بچ جاتا ہے
ہوں ہوں ہوں
لیکن میرے حساب سے اصل میں ٹائم نہیں بجتا
ککھیوں
دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی یا مطلب کوئی چیز پسند ہے آپ آج بازار جاؤ گے صبح جاؤ گے شام تک اسے لے آؤ گے
بالکل
ہاں دن تو ہمارا ہو جاتا ہے ہم دن لگا دیتے ہیں کسی دو چیز چار چیز کے پیچھے لیکن ہم لا کے لا کے بھی لاتے ہیں اسے ہم لاتے ہیں اسے گھر پہننے کے لیے یا کوئی اور چیز ہو جسے ہم استعمال کر سکیں لیکن اگر ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں وہ تو دنیا میں میرے حساب سے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں ایک دن یا دو دن کے بعد ہی آتا ہوگا کچھ ٹیم یہ لیتا ہے اور ہمارے یہاں تو سات دن بھی لے لیتا ہے آٹھ دن بھی لے لیتا ہے تو پھر اگر ہم آج کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو سات دن کے بد آ جاتی ہے اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی خرابی ہو یا کہیں پہ ٹوٹا ہو یا اور کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو اسے ریفر کرنے میں بھی دو چار دن لگ ہی جاتے ہیں
بے شک بالکل بالکل بھائی آپ نے بہت اچھی
جی اس کو کرنے میں ہماری پورے دس پندرہ دن ضائع ہو جاتا ہے تو اس سے تو ہمارا ٹائم ضائع ہی ہو رہا ہے تو بچ تو نہیں رہا ہے
بالکل بالکل بھائی بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی انفارمیٹو باتیں بتائی اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے امید ہے کہ میں آپ سے پھر کبھی ملاقات کروں گا
جی بے شک ہمیں بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ آپ کو سلامت رکھیے اللہ
اللہ حافظ